ہلو ہلو
ہلو بھائی نمستے کیسے ہو
میں ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آپ کیسیے ہو
سب ٹھیک ہے آج صبح سماچار دیکھ رہا تھا ہمارے دیش میں جو وکاس کاریہ ہو رہے ہیں انہیں دیکھ کر اچھا لگا سوچ رہا تھا کہ پچھلے کچھ وورسوں میں دیش نے کتنی پرگتی کر لی ہے
بالکل صحیح کہا ہم شکا وگان تکنیک سڑک ریلوے ڈیزل سیوا کو دیکھے تو کافی بدلاؤ دکھائی دیتا ہے پہلے جن کاموں میں کے لیے گھنٹوں لائن میں لگانا پڑتا تھا اب وہ موبائل پہ ہی ہو جاتے ہیں
ہاں ڈیجیٹل کرانتی نے لوگوں کا جیون آسان بنا دیا ہے آن لائن بھگتان آن لائن پڑھائی سرکاری سیوا کی ڈیجیٹل سویدھا ان سب نے سمے اور محنت دونوں بچائے ہے
ا یہ تو بات ہے لیکن جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہے ان کے لیے بہت سنگرش ہے وہ نہیں پڑھے لیکن ان کے بچے پڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ شکھا کے ک میں بھی کافی سھار ہوا ہے آج چھوٹے چھوٹے گاؤں میں انٹرنیٹ پہنچا ہے اور بچے آن لائن پڑھائی کر سکتے ہیں اور نئی نئی جانکاری پراپت کر رہے ہیں ہاں
صحی بات ہے پہلے شہروں اور گاؤں کے بیچ شکشا کے اوسروں میں بہت انتر تھا لیکن اب دھیرے دھیرے وہ انتر کم ہو رہا ہے کئی سرکاری اور نجی سنستھان چھاتروں کو بہتر سویدھائیں دے رہے ہے
وگاپن انتر کے روپ میں دیشوں میں شاندار اپلبدیاں حاصل کی ہے ہمارے وگانک لگاتار میںرھ کر رہے ہیں کہ دنیا میں دیش میں دیش کا نام روشن ہو
ہاں ویگیانکوں نے ہمارے دیش کا نام بہت روشن کیا ہے جب بھی کسی ویجانک اپلبدھی کی خبر سنتے ہوں تو گرو محسوس ہوتا تا ہے اس سے دنیا میں د دیش کی پہچ چان مضبوط ہوتی ہے اور ووؤں کو بھی پریرنا ملتی ہے
کسی کی بات کریں تو وہاں بھی گئی کئی گئی نئی تکنیک کا اپیوگ بڑھا دیا گیا ہے کسان آدنک مشینوں بہتر بہتر بیجوں کا اپیوگ کر کر رہے ہیں کر رہے ہیں کافی چیز بڑھ گئی ہے
ہ بالکل ساتھ ہی سرکار اور وبن سستھا سستھایں کسانوں کو نئی جانکاری اور پرشکشن بھی دے رہی ہے
ہ کافی ب بڑھوتری ہو گئی ہے کیونکہ سی بات پہلے شہر اور گاؤں میں سب کچھ ہی تھا نہیں اور ساتھ ہی سرکار نے وبن سستھا کسانوں کو نئی جانکاری پرکشن بھی دے رہی ہے اس میں کھیتی آد لابھ داک بن سکتی ہے
سڑک اور پریوہن ویوستھا میں بھی کافی سدھار ہوا ہے نئی سڑک کے پول ریلوے پررییوجنایں اور ساروجنک پریوہن لوگوں کی یاتاوں کو سرل بنا رہے ہیں
ہاں اچھی پریبن ویوستھا کسی دیش میں کے وکاس میں لیڑ ہوتی ہے اس سے وپار روز روزمرہ روز گرہ کے کام پریٹن کو بھی بڑھاوا ملتا ہے
پریٹن کی بات آئی تو ہمارے دیش میں ایتہاسک اور پراکرتک استان دنیا بھر کے لوگوں کو آکرشت کرتے ہیں یدی پریٹن کو بڑھاوا ملے تو ارتھ ویوستھا کو بہت لابھ ہوگا
بالکل صحیح کا پریٹن میں ستانییہ لوگ روز مرہ کے کام روز مرہ کی زندگی کئی سامان سے ادھر ادھر لانا ہوٹل کا سامان لانا پریبن کالپ کارلیہ اور نیا ویوھا کو بھی فائدہ ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ یوواؤں کے کی بھومکا میں بھومکا بھی دیش کی پرگتی میں بہت مہتوپورن ہے آج کے کہ یوا نئی سوچ اور نئی تکنیک کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں
بالکل نئی سوچ یا جوش بالکل اسٹپ اور نواچار کے چھیتر میں یوا کا اچھا کام کر رہے ہیں نئی سمسیا کا سمادھان کھج رہے ہیں اور روزگار کے اوسر بھی پیدا کر رہے ہیں لیکن السلام علیکم محترم
لیکن ابھی بھی کچھ چنوتیاں ہیں جیسا سے بےروزگاری پردوشن اور شکشا کی گنوتا میں سدھار کی آوشکتا
بالکل بالکل راہل یہ بات بھی بھی صحیح ہے وکاس کیول نئی مارتوں ب بننے بنانے سے نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو جیون استر کو بہتر بنانے سے ہوتا ہے اس لیے ہم انیں پر بھی دھیان دیں گے چاہے
پریاورننرکن بھی بہت مہتو پورن ہے یدی وکاس کے ساتھ پریاورن کا سنتلن نہیں ہوگا تو بوشیہ میں سمسیائیں بڑھ سکتی ہیں
اس ہر ناگرک کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ پیڑ بھی لگانا چاہیے بچنے کے سوستھ بنائے رکھنے کے لیے یگدان دینا چاہیے تاکہ آنے والے فیوچر کے سمے میں پیڑ کی سمسیا نہ ہو پرگتی لی سرک کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہم سبھی وورشٹھ ناگرک کو بھی پیڑ لگانے چاہیے
پیڑ لگانے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل بہت سارے ساس کے کارن مر رہے کسی کو سانس جنگ سے نہیں پہنچ رہی ہے پردوشن بہت زیادہ ہو رہا ہے ہے نا اور گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے جیسے دھوپ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے پیڑ لگانے سے بہت سارے فائدے ہیں ایک ذمہ دار ناگرک بن کر ہم دیش کے وکاس میں یوگدان بھی دے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی عادتیں اچھی عادت بھی بڑی بدلاؤ لا سک
جیسے ایمانداری سے کام کرنا نیموں کا پالن کرنا شکشا اور مہتو دینا اور دوسروں کی مدد کرنا
اور سب سے مہتوپورن بات دیش کے پرتی سکارااتمک سوچ رکھنا جب ناگرک اپنے دیش کے وکاس کے وکاس میں وشواس رکھتے ہیں تب پرگتی کی گتی اور تیز ہو جاتی ہے
مجھے وشواس ہے کہ آنے والے کئی وورسوں میں ہمارے دیش شکا وجان تکنیک اور پیاورن سرشن کے چھیتروں میں اور آگے بڑھے گا
بالکل ہمارے ہمارا دیش ان سب چیزوں میں ابھی بھی بہت آگے چل رہا ہے مجھے بھی یہی امید ہے یدی یوا محنت کرے سماج سہیوگ کرے اور وکاس کی یوجناائیں صحیح طریقے سے لاگو ہو تو نئی تو دیش نئی اونچائیوں تک پہنچ سکتا ہے
بالکل چلو ہم بھی سنکلپ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دیش کو بہتر بنانے کے لیے جو سمبھو ہوگا وہ کریں گے
ہاں یہی ایک اچھے ناگرک ہونے کی پہچان ہے
بہت اچھی چرچا رہی دیش کے پرگتی کے بارے میں بات کرتے سچمچ پررنا ملی
مجھے بھی امید ہے کہ ہمارا دیش نرنتر وکاس کی راہ پر آگے بڑھتا رہے گا
بالکل ہم بھی اس کے وکاس میں اپنا یوگدان دیتے رہیں گے جیسے کہ ہمیں اگر کوئی چیز خراب ملے گی اس کو ہم ہٹائیں گے ہم پیڑ پودے لگائیں گے ہم اپنی چھری میں پیڑ پڑے پڑ پودے لگانے چاہیے جنگل میں پیڑ گاڈی نہیں چاہیے سر ہاں تو ہم اسے روکنا چل میں بھی آنا تکنے کی بہت سمسیا بیماری دور رہتی ہے پیڑ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے جیون کا سندر سے چل رہا ہے آج کے سمے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے سمے میں پیڑ کتنے لگتے تھے آج کے سمے میں پیڑ کی تلنا کریں تو پھر زیادہ تر سرکار جو ہے کاٹتے جا رہی ہے کہ کمپنی بنانی ہے تو پورا جنگل کا جنگل کاٹتے رہ اپ نے کس سے سنی ہوں گی نیوز میں بھی
ہوں
تو یہی بات ہے تو اس پ تو آپ کیا کہنا چاہو گے کہ سرک اتنے پیڑ کاٹنے ہے کیا پیڑ کاٹنے دینے چاہیے یا سرکار پر کو روک لگانی چاہیے
سرکار نے تو لوگ روک لگائی ہوئی ہے جیسے کوئی بھی پھلدار اور اچھی اچھا پیڑ کوئی کاٹ نہیں سکتے سوکھی ہوئی لکڑیاں ہی کاٹ سکتے نہیں تو ان پہ کیس ہو سکتا ہے جو گیلے پیڑ کاٹتے ان پہ اور جنگل تو ویسےر شکت ہے جنگلوں میں تو کوئی نہیں کاٹتا ہے باقی سب سرکار نے تو بہت اچھی سویدھا کر رکھی ہے بٹ یہ گاؤں والی پھر کاٹ کے لے جاتے ہے
بالکل تو آپ شہروں کے لیے کیا کہنے چاہیں گے شہروں میں پیڑ لگانے چاہیے یا ہٹا دینے چاہیے سارے
دیکھو شہروں میں جگہ کم ہوتی ہے لیکن جتنی جگہ ہوتی ہے ان پہ تو پیڑ لگانی چاہیے کیوںکہ شہروں میں بہت زیادہ پردوشن ہوتا ہے اور وہ اس سے اسی وجہ سے تو شہروں میں سانس کی پروابلم ہوتی ہے سب سے زیادہ
جادہ تر انڈیا میں ایجویشن میں جا کر جو ہ میں دیکو گے جتنی تلنا کرو گے د جا وہ سانس کی بیماری آتی کیک وہ گھر سے باہر نکلتے نہیں ہیں اور پردوشن اتنا رہتا ہے کہ ان کو ایک دو مہینے میں چھوٹی سی مر میں سانس لینے کی بیمار ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارا کہنے کا سمب صرف یہی ہے ہمیں اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں پیڑ بچاؤ پیڑ لگانا چاہیے کیونکہ پیڑ ایک آگے فیوچر میں آنے والے کام کی بہت اچھی چیز ہے تو آپ آپ بھی سدرش کرو اور آپ بھی وعدہ کرو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اپنے فیوچر میں ایک وطن ایک پنا رکھتے ہیں کہ ہم آگے دیش کے نرشر آتم نربر دیش کا سہیوگ کرنے میں مدد کریں گے اور ہم بھی پیڑ لگائیں گے
ہوں وعدہ رہا ہم بھی پیڑ لگائیں گے
ٹھیک ہے ملتے ہیں
ٹھیک ہے